ہلو السلام علیکم
وعلیکم السلام
جی اور خیریت سے ہیں
ہاں بھائی ہم خیریت سے آپ بتاؤ خیریت سے
جی جی الحمد للہ
اللہ کا شکر
جی
اور بتائیے آپ کے گھر میں سب بڑھیا
جی جی ماشاء اللہ سب اللہ کا کرم سب ٹھیک ہے
اور موسم کیسے ہو رہا ہے ادھر آپ کے
موسم تو کافی سہانا ہے بارش کا منہ بنا ہوا ہے اللہ کی رحمت ہے جب گر جائے
جی جی
اور آپ بتائیے
جی ہمارے یہاں تو گرمی ہو رہی ہے بالکل موسم بالکل خراب ہو رہا ہے
ا مس ائپ س ہو گیا ہے نا
ہاں بالکل بالکل مس بہت تیز گرمی ہو رہی ہے ادھر مطلب کہ باہر نکلنے کی بھی اچھا نہیں ہوتی بالکل بھی
کافی گرم ہو رکھا ہے
ہاں جی بالکل بہت زیادہ گرمی ہو رہی ہے ادھر
ہمارے یہاں تو کافی اچھا موسم سہانا ہے بارش کا موسم ہے جب بارش ہو جائے اب فی الحال تو دو تین دن سے کنٹینیو ہو رہی ہے
یہ کبھی کبھی ہو جاتی کبھی کبھی آتی ہے بارش کبھی نہیں ہوتی جب کبھی کبھی بارش ہوتی ہے تب یہ سب موسم ہوتا ہے بالکل
ہمارے یہاں تو کافی اچھا موسم ہو رکھا ہے
جی میم کبھی کبھی بارش ہوتی ہے تو مطلب موسم ٹھنڈا ہوتا تو کہیں گھومنے کی بھی اچھا ہوتی ہے لیکن کبھی کبھی کیا بارش نہیں ہوتی نا تو بالکل گھومنے کی اچھا بھی نہیں ہوتی
گرمی میں تو ویسا بھی من نہیں ہوتا باہر نکلنے کا
جی میم بالکل آپ بتا رہے ہو آپ کے ادھر موسم اچھا ہے تو آ کی اچھا ہوتی ہوگی باہر
جی جی ہم لوگ تو بہت گھومتے ہیں
جی میم آپ شہر سے بلانگ کرتے ہیں گاؤں سے
ہم ما شہر سے
بالکل بھی سب میں ہاں ویسے بھی شہروں میں کیا ہے ایک تو گرمی پردوشن کی وجہ سے بہت
جی جی جی جی بہت زیادہ فی الح گرمی تو کافی ہے بٹ اس ٹائم کافی اچ اچھا موسم ہو رکھا ہے یہاں ہمارے ادھر
جی بالکل میم آپ آپ گاؤں آپ گاؤں میں جا کے دیکھنا
کا موسم بنا رہا ہے ٹھنڈک ہے
میم آپ گاؤں میں جا کر کے دیکھنا کیسا سہانا موسم رہتا ہے ادر ناتھ تو گرمی کا پروبلم نہ
کلی ہوا بڑھیا ٹھنڈی ٹھنڈی ہوا رہتی ہے موسم بھی اچھا رہتا ہے اتنی زیادہ گرمی کا احساس نہیں ہوتا
ہاں جی بالکل میم بالکل گاؤں میں رہنے میں ایک طریقے سے جنت ہوتی ہے اگر جیتے جی جنت دیکھ لینا تو گاؤں کے اندر بہت اچھا سکون رہتا ہے
وہ تو ہے شہروں میں کیا ہے نا کہ پردوشن بہت ہے یہاں درخت کب پائے جاتے ہیں لوگ اپنا گھر و بنوا لیتے ہیں وہاں پیڑ پیڑ کہاں لگاتے ہیں جلدی
گاؤں میں ایک سمسیا ہوتی ہے وہاں پر اچھی سویدھا نہیں ہوتی لیکن شہروں میں کیا سویدھا پراپت ہوتی ہے اس لیے بھی اس لیے کیا ہوتے ہے کہ ویکتی گاؤں سے نکل کے شہروں میں جا رہے لیکن مانا جائے تو شہروں میں اتنی گھٹیا بھی سویدھا نہیں رہتی میں وہاں
شہر میں تو کافی اچھا ہے ہ چیز کے ہر چیز کا وہ ہے آپ مطلب کہ گاڑی سے کھانے میں جیسے کچھ بھی چیز کو لے کر دیکھ لیجے ترنت آن لائن کچھ بھی آپ آرڈر کرو آپ کے گھر آ جائے گا ہے نا اور آپ کو جانا ہے تو واہن کبھی آپ بہت جلدی سویدھا ہے اور گاؤں گاؤں میں اس چیز کی دقت ہوتی ہی ہے
جی میم لیکن اب تو کیا گاؤں بھی ایک شہر کی پرگت میں آتے جا رہ جب جب دیش میں پرگت جی میم اب کیا پرگتی اتنی ہو رہی ہے نا کہ گاؤں اور شہر ایک ایک ایک مل جٹ ہو رہے ہیں بالکل
جی جی جی
آپ کسی بھی اب کسی بھی لوکل گاؤں میں جاؤ گے نا آپ احساس نہیں ہوگا کہ گاؤں یا شیر ہاں وہ ایک چیز کا ایک چیز سے فرق پڑتا ہے وہ وہاں پر اونچے اونچے پ پروت رہتے ہیں ٹھنڈا موسم رہتا ہے وہاں کا مطلب کہ وہاں شانتی ایسی رہتی ہے بل
کیونکہ اس سے اپن کو اچھا آکسیجن ملتا ہے ہے نا بڑے شام میں گھومے پیڑ ب نیچے بیٹھ گئے ٹھنڈی ہا کھلی جگہ کھان پین بھی صحیح رہتا ہے وہاں کا
جی بالکل یہ آپ گاؤں کے اندر کیا ہوتے ہیں نا کہ جو بزرگ ہوتے ہیں نا وہ اپنے کھیتوں میں ایک طریقے سے شھتا کے بیج ڈالتے ہیں اور شھ تازہ پانی ہوا ملتی ہے تو وہاں پر کیا فصل بھی اچھی ہوتی ہے اور آپ دیکھو گے میں شہروں میں کیا ایک تو گندے نالوں کے پانی میں فصلوں کو کو اگایا جاتا ہے پھل فروٹ سبزیوں کو تو ان میں کیا وہ پروٹین نہیں ہوتے آپ گاؤں کے بچوں اور شہر کے بچوں کو دھ
ماشاء اللہ اس کے گاؤں میں یہ بات صحیح ہے اپنے اچھے سے کھان کھانے پینے کا وہ رہتا سوھا رہتی ہے
ہاں جی میم بالکل آپ نے دیکھا ہوگا کہ گاؤں میں اور شہروں میں دن رات کا پرکیا ہے
جی جی جی جی ایسا بھی نہیں ہے اللہ کا شکر ہے اپنے گھر کا ماحول اچھا کھانے پینے کا تو وہ بھی ہے یہ باہر زیادہ تر باہر کا ہی نقصان کرتا ہے کھان پیین
جی میم بالکل مم آپ نے دیکھا ہوگا گاؤں میں شھتا شھتا اتنی اچھی ہے کہ وہاں ہر چیز آپ کو اپلبد ہو لیکن شہروں میں کیا بہت کم تھی اور یہ جو آپ کو پوشٹک آہار پراپت کرے وہاں پر کیمکل کی چیزیں بنائی جی ہیں کیمیکل کی چیزوں کو بنا کر بیچا جاتا ہے
جی جی بالکل صحیح فرما رہے ہیں آپ
حالانکہ اپنے گھروں میں درخت ضرور لگانا چاہیے کیونکہ اس سے اچھی آکسیجن ہمیں ملتی تی
شھتا خوب تازگی یہ سب ہوتا ہے
جی میم سک
آپ نے دیکھا ہوگا میں شہروں کے بچے کیا ایک نشے کے آدی جلدی ہو جاتے لیکن گاؤں میں ایسا کچھ نہیں ہوتا
جی
گاؤں کے اندر گرم تتی لگی جی میم آپ نے دیکھا ہوگا کہ گاؤں کے اندر گرمی کی کیوں نہیں پڑتی کیہ وہاں پردوشن اتنا ہے نہیں وہاں پر ایک نیچرل آو ٹھڈی ہوا ملتی ہے
صحیح فرما رہے ہیں آپ بالکل
میم بولی
شہروں میں لیکن زیادہ سویدھا ہوتی ہے یہ سب کا آرام ہوتا ہے زیادہ تر
ہاں جی میم بالکل آ صح بول رہے شہر میں کیا زیادہ سویدھا رہتی ہے لیکن گاؤں میں اتنا نہیں رہتی شہروں میں اگر کسی کا ایکسیڈینٹ بھی ہو جاتا ہے تو وہاں پر کیا پاس میں ہاسپٹل رہتے ہیں تو ادھر لے جیا جا سکتا ہے
ہر چیز پہ ہے کافی ڈیولپمنٹ ہو گیا ہے اپنے شہروں میں
لیکن گاؤں میں کیا ہوتا ہے اگر کسی کا بیماری ہو کسی ایکسیڈینٹ درگھٹنا ہو جاتی ہے نا تو ان کو لے جی بالکل میم بالکل
جی جی کھانے پینے میں بھی تو کتنی ملاوٹ ہو گئی ہے آج کے ٹائم میں
ہاں جی بالکل میم بالکل آپ کو پت ہوگا کہ گاؤں کے اندر کیا نیچرل چیزیں مل رہی وہاں پر جان جانوروں کو بھی پالا جاتا ہے تو ان سے کیا دہی دودھ کی آپ نے دیکھا ہوگا شہروں میں دہی دودھ
جانور پالنا ہمارے نبی کی سننا تھا بالکل پالنا چاہیے بکری
جی ہاں آپ نے دیکھا ہوگا میم شہروں میں کیا د دہی کا ایک ڈبا آتا ہے بکس آتا ہے جس کو بھی پیسوں کے مادھیم سے خریدا جاتا ہے لیکن لن گاؤں میں کیا ہوتا ہے اگر کوئی پڑوسیوں کے ہوتا ہے تو وہ ایسے ہی گیفٹ بھی کر دیتے ان کو کوئی فرق نہیں پڑتا
جی جی جی ہمارے ملک میں کیا ہوتا ہے نا ہمارے ملک میں ایکتا بہت ہوتی ہے
جی میم بالکل
اس کے جلدی انسان ایک دوسرے کی ہیلپ مدد کرنا چاہیے کیونکہ ہم آج ہم کسی کی مدد کریں گے تو کل ہی ہمارے لیے تو کوئی کھڑا رہے گا
جی بالکل بالکل آپ صح بول رہے ہو بالکل اور کیا م گاؤں کے اندر کیا شام کے ٹائم کھیتوں کی طرف گھومنے جانے میں الگ ہی فیل ہوتا ہے بالکل بہت زیادہ
جی جی یہ ہے کہ شہروں میں اپنی چھت پہ ہی چڑھ جاؤ اتنے میں ہی اچھا لگتا ہے
جی میم اور
گاؤں میں ہی ایک کھیت کھیت ہو گیا بڑیا ویں ٹہنے نکل گئے تازی ٹھنڈی ہا یہ سب لیا انسان فریش فریش فیل ہونے لگتا ہے
میم کنویں کا ٹھنڈا پانی اتنا ایسا اتنا فیل ہوتا ہے نا کہ مانو جنت حاصل ہو گئی ہو گاؤں میں رہنے کی ایک الگ ہی موج ہوتی ہے لیکن کچھ ویکتی اپنی پیشے پیشے کمانے کے مادھیم سے شہروں میں جاتے ہیں اور ادھر ہی رہنے لگتے ہیں وہ ان کی ایک مجبوری ہوتی اگر کوئی ویکتی گاؤں سے پیدا ہوا ہو اس سے پوچھے گا آ کو گاؤں کی یاد آتی ہے کہنی وہ بولے گا بالکل آتے لیکن مجبوری ایک ایسی چیز ہے میم جو گھر سب کچھ اپنے آپ سے سب کچھ چھٹا دیتے جی میم بالکل آپ کی بھی کوئی مجبوری ہوگی
ہے نا کھانے کمانے کے لیے تو جانا ہی پڑتا ہے
جی میم آپ آپ کی بھی کوئی مجبوری ہوگی تبھی آپ نے پیارا سا ایک بیوٹیفل گاؤں چھڑ کے ایک شہروں میں جا کر کے بسی ہوں گی
جی جی صحی فرما رہا ہے آپ
میم ایک ویکتی مجبوری کے مادھیم سے اپنے گاؤوں کو سے چھوڑتا ہے
جی بالکل بالکل
ا
چل یہ اچھی بات ہے آپ سے بات کر کے بہت اچھا لگا
جی میم پھر کلیک پھر کبھی کریں گے کال خد آفظ میں ج